ا
ہلو ہاں وعلیکم السلام
اور خیریت بس الحمد للہ آپ صد
ا سب بڑیا کیا کر رہے ہو
بیٹھے ہیں اور آپ کیا چل رہے ہو
ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا اور سب گھر پہ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے گھر پہ اور آپ کیا آپ کیا کر رہے ہو
ہم بھی بیٹھے ہیں اکاشا کو سنبھال رہے ہیں
کام کر رہے ہو گھر کا
ہاں
ہاں
اور آپ کا کام سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں
اور پھوپا کی تبیعت کیسی ہے
پھپوپپا کی تھوڑی طبیعت خراب ہے ابھی ہاں ہ اور آپ کیا کر رہے
ہم بھی اچھے ہم بھی بیٹھے ہیں اور پوپو ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
اور آسو بجی
آسما بھی ٹھیک ہے
اچھا
ہاں ا بڑھیا ہے دکان پہ بیٹھے ہیں ہم تمہاری سناؤ اور کیا کیا چل رہا ہے کاروبار کیا گھر والار کا کیا کام کر رہے ہو
باہر کا تو ابھی کچھ کام نہیں ہے
ہوں اور ہمارے میاں کی طبیعت ٹھیک ہے
جی اور آپ ٹھیک ہو
ہوں
اور دکان وکان اچھی چل رہی ہے
ہاں دکان ابھی کم چل رہی ہے تھوڑا
ہاں ہاں ٹھیک ہے تم سناؤ
ہم بھی اچھے ہیں ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے سب اچھا چل رہا ہے
ہردہ ردہ کب جاؤ گ
ہم جائیں گے دو مہینے بعد ہردا
دون آ ہر جاتے سادھی وادی
ہاں میری بہن کی شادی ہے تو ہم آ جائیں گے
اچھا بہن کی شادی ہے
جی اور آپ کے ادھر سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا ہم بھی بیٹھے ہیں کھانا وانا ہو گیا ہے
ہلو اری آواز
ہاں ر ہے نا
وہ میرا اس پہ س ہٹ گیا وہ
اچھا
ہاں ٹھیک ہاں ر بولو
کچھ نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی گھومنے پھر رہے ہیں گھر میں ہی
گھوم رہے پھر رہے
ہاں
ہاں سلائی ولائی کر رہہ ہوم کہ
ہاں ابھی آسام آباد جی پاس سلائی سیکھنے آئے ہیں توب کپڑے پہ آ چکے ہیں ایک ڈریس بھی سل لی ہے
ڈرس لی
ہاں اور
اب ٹھیک ہےب اور اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بیٹھے ہیں آپ سناؤ
اور دن میں کیا کرتے ہو
دن میں ابھی تو ف الحال ہی کچھ کام نہیں ہے سلائی کے علاوہ
فلی کے علاوہ
ہاں آپ کیا کام کرتے ہو
ابھی تو میں دکان میں بیٹھا ہوں دکان کا کام ہے اور ایسا ہی تھوڑا بہت کام وام کرتے ہیں گھر کا دکان کا ہو
اور رسما جی کو پہچانا نا ہمارے گھر کا بھی آپ کا آنا ہو تو
ہاں ٹھیک ہے سسیں گے
اور پپو کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے ہوں
کے گھر والے سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے
نہیں پور چلو ہل ہے سات روز کے نہیں اور آپ آپ کچھ نیو کام اسٹارٹ کرنے والے ہو
ہاں کر رہیں ہیں نا
اچھا
ہاں
سوچ رہے ہیں کچھ اسٹارٹ کرنے کا کام وغیرہ دیکھو کیا کرتے ہیں
بیوٹی پارلر کھلل ہے
ہاں کورس کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا سیکھنا پڑتا ہے تو
ہاں تو آج کل سب آن لائن سیکھ رہے ہیں آن لائن س تلاف مل رہی ہے آج کل
سب آن لائن کام ہی ہو رہے
ہوں
اور آئیے گا آپ کبھی آؤ گے تو
ہاں وہ آئیں گے نا
ہاں ہم بھی ٹھیک ہے بیٹھے ہیں دن میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیا کام کرے کھانا وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد
ہاں
دن بھر ہی فری رہتے ہیں کچھ کام ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کھانا وغیرہ ہو جاتا ہے سب کا جلدی
آ ت فری مت رہا کر رہو نا کام کرا کر رہ ہو کچھ ایسا گھر کوئی جسا گھر کا کام کرو جیسے اپنے انکم ہو ارننگ ہو جسا کام اسٹارٹ کرو
اب کرنا ہے ہمارے گھر میں بھی سب سبیرے جلدی کھانا کھا لیتے ہیں دس بجے آپ کے گھر میں کب کھاتے ہیں
ب ص ب تو وپار بارہ دو ایک بارہ بجے یا ایک بجے کھاتے اور رات میں ادھر آٹھ نو بجے تک کھاتے ہیں
اچھا ہمارے وہاں تو سویرے گیارہ بجے کھاتے ہیں شام میں چھ بجے کھا لیتے ہیں جلدی کھانا جلدی کام ہو جاتا ہے تو ہم فھر ہی رہتے ہیں دن بھر
اچھا
ہاں تو کوئی سی نئی جاب اسٹارٹ کریں گے اب دیکھو
ہاں ابھی آن لائن ویکینسی نکل رہی ہے اس میں بھر کے دیکھ لینا
آپ بھریں گے آب ہمارے ہسبینڈ سے پوچھیں گے اس کے بعد پھر بھریں گے اب وہ کیا بولتے کیا نہیں بولتے
جانا نہیں نا وہ آن لائن کام ہے بس گھر ہی کرنا ہے گھر میں ہی کرنا ہے
اچھا وہ گھر میں سے ہی ہوتا ہوگا کام ہ ہاں اسٹارٹ کریں گے بتانا آپ نے کیسے کیا ہوتا سب چیزوں کا ہاں پھر ہم اسٹارٹ کریں گے
ہاں
اور
ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو آپ
کچھ نہیں بیٹے آج آپ کے گھر میں آپ نے کیا کھا دی ہے کھانے میں
م تو کیا بولتے ہیں س کیا راس اور ہجی ہے آم کا رس اور گل کی روٹی
ہمارے گھر میں تو آج بھنڈی روٹی بنی تھی اور شام میں دال چاول بنیں گے
اچھا
ہاں اب سبزیوں کا بھی سمجھ میں نہیں آتا روز روز کیا بنائے گھر میں کوئی کھاتے ہیں کوئی کھاتے نہیں ہے اس وجہ سے
کھانا مت بنایا کرو بھکے رہے لےے
بھوکے ل کہ کیا کر
چلو ہاں
اور آپ کے گھر میں بھی بنتے ہوئیں گے یہی سب کھانے میں سبزی بھنڈی لوکی گری کہ آپ سب کھا لیتے ہیں
ہاں سب کھا لیتے ہیں
اچھا ہمارے گھر میں بھی کوئی کھاتے ہیں کوئی نہیں کھاتے ہیں اب کو تو یہی رہتا ہے روز ڈیلی روٹین
ہاں تو کیا چلنا
کچھ نہیں بیٹھے ہیں اور پوپا گھر پہ ہی ہیں کچھ کام وام چل رہا ہے ان کا
نہیں پپا ریٹائر ہو گئے گھر پہ ہے دکان پہ بیٹھتے ہیں ہاں ان کے پ ان کے پیر سے چلتے نہیں بنتا اس لیے کہئی آاتتے نہیں ہیں پیر میں سوجن ہیں ان کو ہاں
جی اور باجی جاب وب کرتی ہیں
باازی گھر میں کام کرتی ہیں اور آن لائن آن لائن کام ہے ان کا سلائی ولائی کا کام ہے
اچھا ہاں وہ تو سل ہی کرتے ہئیں گے گھر میں
ہاں سلائی ابھی وہ سلائی کا کورس کروانے والی ہے آن لائن آن لائن دیں گی وہ کام
جی ہاں م سیکھیں گے کہ ابھی وہ سلائی کا کروائیں گے تو ان کے پاس وہ کورس
اور آ جانا ہے آپ نے اور ٹھیک ہے
اچ چلنا ہمارے ساتھ پھر ہر دار شادی میں ہماری بہن کی وہاں گھومنا پھرنا سب سے ملنا
ابھی ہردہ ابھی ہم بران پور جانے والے تھے گھومنے
اچھا
ہاں
ہاں ہمارے وہاں بھی شادی ہے تو ہم بھوپال جائیں گے شاپنگ کرتے ہیں میرے دیور کی
اچھا
تو ہم سوچ رہے تھے آسام جی کو لے جائیں گے ہمارے ساتھ تو شادی کی خریدی وغیرہ کریں گے کتنا وہ رہتا تا شادی میں خرچہ ورچہ سب کرنا ہے ابھی تاریخیں لینے جائیں گے اب ہم دو چار آٹھ دن بعد
اچھا
ہاں پھر ہمارے یہاں ابھی شادی ہو جائے گی جنوری میں شادی ہے میرے دیور کی
ہ
ہاں اور آئیے گا آپ نے بھی کبھی ہردہ چلنا ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے بہت ساری جگہ گاہ ہے وہاں پہ گھومنے پھرنے کی
ہاں ہاں
اور آپ بھی جاؤ گے برحان پھر کہاں پہ جاؤ گے آپ گھومنے
وہ بران پور میں کالی مسجلک کیا کیا ہے وہ دو تین قلعے ولے وہاں پہ
اچھا برحان پور میں
ہاں اور وہ کھانے پینے کی بھی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہے
ہاں ویسے تو برہان پوروں میں قلعے بہت سارے ہیں گھومنے کے لیے
ہ
ہم بھی کہتے ہیں ہماری جب دیور کی منگنی کرے تھے تب تب ہماری خالا ساس سب
ناچن ناگچن میں بھی گھومنے جگ جگہ ہے وہاں پہ بھی آتے ہیں لوگ گھومنے
اچھا ہم بھی بہران پور گئے تھے گھومنے تو بہت اچھی اچھی جگہ ہے وہاں پہ ہم گھوم پھر کے آئے تھے
اردا کب جاؤ گے
ہم جائیں گے اب دو تین مہینے بعد ہر ہردہ شادی میں ہماری بہن کی
ہردہ میں کیا فیمس ہے
ہمارے وہاں ہردہ میں لسی ہے سموسے کھانے پینے کی چیزوں میں تو جیسے کچوروری گھومنے لائق تو ایک پارک ہے بکرا بکرا تلائی کر کے وہاں پرہ اچھے سے لکڑی کے مکان وکان بنے ہوئے ہیں حویلی گارڈن ہے وہاں پہ اس میں جولے بنے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے وہاں جھرنا ہے سوئمنگ پول ہے آپ کبھی وہاں گھومنے جاؤ تو آپ کو وہاں بور ہی نہیں لگے مطلب اچھا لگتا ہے وہاں فریش فریش فیل ہوتا ہے مزہ کا ہاں ندی ہے ہمارے گھر کے پاس چھوٹا پپنجن کہتے ہیں اس کو اور بڑا پپنجر ہے دو ندی ہیں ہمارے گھر کے پاس
ندی میں ہے اچھے گھومنے لاق جائے
ہاں پانی آتا ہے تو ندی آتی ہے تو ہمارے گھر تک کے بھی آ جاتی ہے
ہوں
ہاں گھر گھر کے سامنے پانی رہتا ہے
اچھا
ہاں نہاتے ہیں سب محلے کے لوگ وغیرہ اس میں مستی کرتے ہیں مچھلی آتی ہے پانی میں بہتے ہوئے
ایسا
ہاں پکڑتے ہیں اور کھنڈوا میں تو زیادہ بارش ہی نہیں ہوتی ہے میں نے سنا ہے ایسا
ہاں کھنڈوا میں اس بار بارش کم ہوئی ہے
اچھا ہاں نہیں تو ہوتی ہی بہت کم بارش ہوتی ہے نا کھنڈوا میں
ہوں
ہاں اور آپ نے بھی آنا پھر ہردا کا بھی آؤ گے تو آپ
او آئیں گے نا
ہاں ہمارے ہردہ میں بھی بہت اچھا لگتا ہے گھومنے پھرنے میں ہر چیز اچھی ہے
ہردہ آئیں گے اور وہاں پہ گھومنے آئیں گے
ہاں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ آپ نے آنا ادا
اللہ حافظ
تن کون سماپتی کر ہاں